ریسام
جی وعلیکم السلام فرمائے
جی آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہے
جی الحمد اللہ ہمارے یہاں سب خیریت سے آپ کے یہاں امی ابو ای بھائی جان سارے کیسے ہیں
جی ہمارے یہاں تووپہ آپ فرم
کچھ نہیں جی بیٹھے تھے اب آپ کا فون آ گیا آپ تھرو کریں گے کچھ
بالکل میرے پاس آج دیکھیے آج میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ فون کے جو فائدے و نقصان ہوتے ہیں آپ نے س نہیں ہوں گے کہ کتنے فون کے ہمیں فائدے و نقصان ہوتے ہیں
جی ہاں میں خود بہت پریشان ہوں میرا بی بیٹا فون چلاتتا رہتا ہے پوری پوری رات پ یہ نہیں کہ بوول نہیں ہوتی بہت دقت ہوتی ہے ہمیں یہ بات تو سمجھاتے ہیں مانتا نہیں ہے فون میں لگا رہاتا ہے
جی ہاں بات ہے نا کہ اب اتنی بڑھیا چیز ہے فون اس کے اتنے فائدے ہیں لیکن اس کے جو نقصان ہیں انہیں کوئی نہیں ماننا چاہتا کہ اس کے اتنے نقصان ہو رہے ہیں دیکھیو فون تو آج کل ہر کسی کے پاس ہی ہے اب فون کے بہت فائدے ہیں فون کے کچھ نقصان بھی ہیں دونوں کو سمجھنا ضروری ہو گیا ہے نا اور فون کا دیکھیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ایک ایڈوانٹیج کی بات کرنا ہے کہ دور بیٹھے لوگوں سے ترنت بات ہو جاتی ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کی چٹھی بھیجتے تھے وہ وہ آ رہی ہے پندرہ دن بعد پھر رپلائی بھیج رہے ہیں تو بیٹھے بیٹھے بات ہو جاتی ہے اور بات تو کیا ہی ہوتی ہے ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی ہے یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے اور ماں باپ پھر روز بات کر سکتے ہو اگر آپ باہر رہتے ہو تو ایمرجنسی میں فون جان بچا دیتا ہے گھر کسی کی پولیسن پولیس ایمبولینس کو ترنت بلا سکتی ہے فون میں میپ ہوتا ہے راستہ بٹ کو تو میپ راستہ دکھا دیتا ہے اور فون سے آن لائن پیسے بھیج سکتے ہو بینک جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی بل لائٹ کا فون سے باہر جاتا ہے یہ چیزیں ہو بھر جؤ اپنے آرام سے بل ہو گیا ای ایم آئیز ہو گئیں آپ کی کوئی گیس کا بلنگ ہو گئی کوئی آن لائن پیمنٹ ہو گئی آپ فون سے آرام سے کر سکتے ہو باقی دیکھو یادگار پھل ہوتے ہیں ہم کہیں گھومنے گئے کسی کے ساتھ ہم نے ان پر فوٹو کھینچ لی تو وہ جو پل ہوتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں فون میں کیمرہ ہوتا ہے جس سے کیا ہم یہ سب چیزیں ریکارڈ کرواتے ہیں نا ویڈیو بنا کر آپ یاد اپنی رکھ لو اس پل کو اس لمحے کو آپ قید کر لو اس میں اور رکھ سکتے ہو یوٹیوب پر ہر چیز سیکھ سکتے ہو ابھی فون کے ذریعے ہی تو ممکن ہے آن لائن کلاس فون سے لے سکتے ہو بچے یہ چیزوں کا دھیان نہیں دیتے چلاتے رہتے ہیں فون کو رات رات بھر یہ ایک چیز ہے باقی دیکھیے نوٹس پی ڈی ایف رکھ سکتے ہو آپ اور فون میں ٹورچ ہوتی ہے اگر آپ کبھی اندھیرے میں کہیں پھنس گئے تو اللہ کرے اللہ شکر کرے آپ کے ہاتھ میں فون ہے تو آپ کو ٹور جلا سکتے ہو اور میں کہوں گا کہ فون میں آپ کو کیلکولیٹر ہوتا ہے حساب کرنا ہے آپ کو تو آپ فون سے حساب کر سکتے ہو فون میں الارم ہوتا ہے کیا آپ الارم لگا سکتے ہو صبح اٹھنے سے صبح اٹھنے سے مدد ملتی ہے جلدی اٹھنے سے باقی اور فون سے گانے سن سکتے ہو آپ میں کہوں گا کہ موڈ خراب ہو تو گانا سنو فون میں بہت اچھا ہوتا ہے اور فون میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فون میں آپ کھیل سکتے ہو خالی وقت مزہ آتا ہے فون میں تو یہی ہے فون میں نیوز آ جاتی ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے سب فون ہی تو بتا سکتا ہے ہمیں ہے نا اور اس میں متمت کہ آپ کی کیا رائے ہوگی
جی المد جی الحمد للہات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے لیکن اب تو یہ سب آپ نے فائدے بنوائے ہیں یہ سب تو ٹھیک ہے نا لیکن اس کے جو نقصان ہے انہیں وہ تو جھیلنا پڑتا ہے نا فون کی ڈسپلے جو ہوتی ہے ا ن نوات کو سونے کے لیے آنکھوں کے لیے کتنی خراب ہوتی ہے اب وہی بتا ہے بچے کو لت لگ گئی ہے ریلیں دیکھتا رہتا ہے ٹائم کٹتا ہے پتا نہیں چلتا اھے فائدے کون یوز کرتا ہے آپ کو پتا کوئی بھی چیز ہو اس کی اس کا جو اس کی جو نفرت والی چیز ہوگی وہ زیادہ وائرل ہوگی یعنی کہ جسے انگلش میں وولڈ ہے نا ڈیمو کیا نام ہے نگیٹیوٹی وہ پھیل جاتی ہے اپنا کسی چیز کی اچھائی کم پھیلتی ہے برائی زیادہ پھیلتی ہے اچھی چیزیں کون دیکھ رہا ہے دیکھو آپ نے اتنی ساری اچھی چیزیں گنا دی جوکہ یہ چیزوں کا یوز کریں گے اگر تو ہمارا ملک اور ہم کہاں تک جائیں گے
ج
گوڑیا ہمارے پاس جادو ہے طریقے سے کزانا ہے فون اس کا یوز کرنا لوگ نہیں جان پاتے یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ
ہاں وہی بات ہے نا کہ کرنا تو چاہیے لیکن کرتے نہیں ہیں باقی آپ کو پت ہے فون سے آپ کوئی کھو جائے آپ اس اسے ڈھونڈ لو فون سے آپ جاب ڈھونڈ سکتے ہو نوکری نہیں ہے آپ کے پاس پریشان بیٹھے اٹھوں ایک آدھ سال سے کوئی کام نہیں مل رہا ہے فون میں آپ کو لنکڈ ان پہ اتنی ساری جابس مل جائیں گی میں کہہ رہا ہوں آن لائن فارم بھر سکتے ہو سیدھا اپنا بعد انٹرویو کرنے جاؤ اور فلیکٹ ہویا پ بات ہے نا اور بچے سمجھتے نہیں واٹسپ پر آڈر دے سکتے ہو آپ کوئی بھی چیز پر آپ کو فون سے ہی فون سے ہی آپ مو بھی ہو گئی فون سے آپ مووی ہو گئی ٹرین ہو گئی اے سی ہو گئی کسی بھی چیز کی ٹکٹ لے سکتے ہو آپ اوبر ڈرائیور ہر چیز سب کو دیکھا اور کہیں پھنس گیا آپ اپ نے روبر کیب کر لی تو یہ چیزیں کر سکتے ہو نا آپ فون سے کھانا آڈر کر سکتے ہو بھوک لگے تو تیس منٹ میں کھانا آ جاتا ہے دیکھیے اور کیا چاہے ہمارا بھوک کا سب سے بڑا کام اس سے ہی ہو رہا ہے اور میں کہوں فون میں اپنی میمی لگا سکتی ہوں کہ اتنے بجے مجھے اس کام کے لیے الرٹ کر دینا وہ الرٹ کر دے گا دوائی کا ٹائم یاد دلاتا ہے فون اس میں دوائی کا الٹ لگا سکتی ہ میں کہوں فون میں ڈیموکریسی ہے پوو میں فون میں ڈکٹینٹٹی ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ نیا لفظ ترنت سمجھ جاؤ گے فون آپ کو ایزی وے میں چیزیں بتا بنے لگ جاتا ہے کہیں ہم چلے گئے اور وہاں کی لینگویج الگ ہے تو فون اور اس کا گوگل ٹرانسلیسلیشن بہت کام آتا ہے اس سمے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیے اب فون کے ڈس ایڈوانٹیج بھی تو ہوتے ہیں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج کی وقت کی برباد ہی ہو رہی ہے جیسا کہ آپ سے بات ہوئی آپ نے بھی بتائی تھی کہ ک دو گھنٹوں بچے ریلیں دیکھ رہے ہیں کہاں کا صحیح ہے یہ فون کی لت لگ جاتی ہے رات بھر فون چلاتے ہیں فون نہ ہو تو بے چینی سی ہو رہی ہے بھائی کام کا وقت تو فون فون چلانے میں نکل رہا ہے بچوں کا یہ بات تو ہے اور روشنی آنکھوں کی کتنی کمزور ہو رہی ہے اور جلدی چشمہ لگ جاتا ہے بچوں کو کون دیکھ رہا ہے جو کہ کرتے ہیں فون کے درد ہو رہی ہے فون کی وجہ سے ہو رہی ہے پوری رات فون چلایا گردن نہیں لاتے بھائی بچے فون چلاتے سمے یہ چیز میں دیکھ کے بہت حیران ہو رہا ہوں یہ دیش کی چیزیں کہ ہانڈیش میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے فون چلا رہے ہیں بچے یہ والی بات تو میں بھی حیران تھا باقی دیکھو کہ گھر میں سب اپنے اپنے فون میں لگے رہتے ہیں کوئی نہیں دھیان دے رہا کہ اگر تھرڈ سائڈ میں چھوٹا بچہ بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس لیے پھر ہمارا یوتھ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے فون سے فون گر جائے تو نقصان ہو جائے گا اسکرین ٹوٹ جائے تو پیسہ لگتا ہے فون چوری ہو جائے تو ڈاٹا چلے جاتا ہے اور بینک آج کل پورا فون ہی ان سب چیزوں سے کنیکٹ ہے تو یہ چیز کہاں کے لیے صحیح ہوگی کہ اتنا فون کا یوز ہو رہا ہے اور کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے ان سب باتوں کو کہ نقصان اتنے سارے تو گنواتے گنواتے نقصان گنوانے پہ آیا تو ہم وہ تھک جائیں کیوں آپ کی کیا رائے ہے دیکھی اس کو
میری تو دیکھیے یہی رائے ہوگی کہ نہا آج کے سمے میں جیسا کہ آپ نے فرما رہے ہیں نا آپ کہ فون بہت نقصان ہو رہا ہے تو فون کا یوز دیکھیے کم کرا جائے فون میں جو نگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنا ضرورت پاسبل نہیں ہو بیگ ڈسپلے پہلی چیز آ جاتی ہے ج تک دیکھا ہی ہے کہ بچوں کو فون نہیں چلانا چاہیے آنکھوں کے اب جی ج بچے فون پہ دھیان نہیں دیتے فون چلاتے ہیں اور بالکل نہیں مانتے میں کیا کروںت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں فون کی ڈسپ ایمو ڈپ ہوتی ہے وڈ لائف آج آ کو آپ اور آ چتا میںڑ سینٹیو پارٹس میں سے ایک ہوتی ہے اتنی تو نالج میں بھی رکھتا ہوں اور یہ بات میں سب جاتا ہوں بچوں کو تو مانتے نہیں کیونکہ دیکھیے ریلس جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں فون جو ہمیں وہ دکھاتے ہے نا اس چیز میں یا اس اس ذائقے اندر کی پرابلمس ہیں پریشان پشانیاں ہیں میں کم دقتیں ہیں کمر بچوں کو تکلف ہو رہی ہے کہ فون چلا رہے ہیں فون کو جتا ہو سکے انا دور رکھیں اپنے سے اور فون کو کم چلائیں کیونکہ فون ہمارے لیے میں کہوں گا صحیح نہیں ہو رہا ہے مطلب ز کر کیا ک پریشان کوئی چیز ضرورت ہے ضرورتیں بہت اچھے حل کرتا ہے اس سے بڑا کوئی آپس ہات ہی نہیں ہے کہئی آ پھنس جائیں امی ابو والدین پہلے کے اور پ تو لوگ پتا پوچھتے تھے ان کو ٹا کے لے جاتے تھے لوگ آج کے سمے میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے فون کے طریقے سے ہم کنیکٹ ہو پاتے ہیں جسر پہلے تو گھومنے گئے کھو گئے اب کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو فون کر لیا بھائی وہاں کھ وہاں آ ج سندر آظم ہے یہ چیز بہت اللہ کا شکر مجھے بہت اچھی لگتا ہے ہے فون کی
یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو آپ کی فائدے ہیں تو نقصان بھی ہیں اور یہ سب چیزیں تو ہیں ہی باقی دیکھیے فائدے تو ہیں ہی ہیں فائدے تو گنارے میں تھک ہی جاؤں گا لیکن نقصان بھی گنتی کم نہیں ہے اور چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا باقی اللہ شکر فرمائ پھر آپ سے کبھی کہ نئے نئے مدے پر گفتگو ہوگئی تو کریں گے
چلیے تو یہ بات ہے ج کہیں ٹرافک ملتا ہے تو کرتے ہیں گفتگو باقی جب تک کے لیے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا جی چلیے ٹھیک ہے خدا حافظ
جی جی بالکل بالکل بالکل خدا حافظ جی خدا حافظ